وعلیکم السلام اوربتاے سب خیریت
سب خیریت ہیں بھائی جان آپنا بتائیے نا آپ آنا سب خیریت سے
ہاں ہاں ادھر بتائیے امی ابو وہ لوگ کیسے ہیں
جی بھائی جان ادھر بھی امی ابو لوگ ٹھیک ہے ادھر بتائی نا امی ابو لوگ کیسے ہیں
ادھر بھی ٹھیک ہے اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا
جی بھائ جان کھانا پینا تو ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں ابھی کھا کر تھوڑا سا روڈ پر نکلے ہیں ٹہلے ہیں تھوڑا سا ویایام کیے ہیں اور آ کر ابھی بستر
ویسے ہی آپ کا بیستر کتنا کتنا بڑا ہے بھائی جان
نہیں بستر تو بار کایا وہیں چھوٹ ہے
او وہٹ جاتے ہیں
ہاں ٹیے جاتے ہیں لائ کے لےن
ہ بیگم جامتا آپ کو داب دیتی ہوگی
ہاں
ہ کھانا کیا آ کیا کھائےیں ہیں
کھانا میں روٹی سبزی فری کا جو بھی مل جاتا ہے لپیٹ دیتے ہیں
ا خود سے نہ ہی بناتے ہیں بیگم جنگ سے بنواتے ہیں نا
ن خود سے بناتے ہیں بیگم جان نہیں ہے شادی ہوگا نکاح ہوگا اس کے بعد نا
اچھا ابھی آپ کا شادی نہیں ہوا ہے
نہیں نکاح نہیں ہوا تو کہاں سے بیگم جانا ہے گی
سنی کا ہو گیا ہے
نہ نہیں نہیں
ہاں
نہیں ابھی ہم شہر میں خود سے بنائے ہیں
ویسے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں
ہم دال چاول روٹی سبزی مٹن سب یہ سب نہیں بناتے ہیں خالی کھچڑی بنا لیتے ہیں
کھچڑی بناتے ہیں وہچھا م آج کل کون کھچڑی کاتا ہے بھائی جنا آپ ہی بتائیے آپ آپ تو بہت کنجوس آدمی ہے ب گن
ہم کاتے ہیں
ہ مار بات گجب کن جوس آدمی ہے چلیے پیسہ بھی بچانا چاہیے
روڈ پہ جو نمک رکھا رہتا ہے نا وہ چڑا لیتا
بتائیے بھ جن کتنا آپ چھوور آدمی
فائس کیا بچانا ہے
پکوڑ کے دو دے گا بڑیا سے بچ چوںوراد
ارے تو اس میں بھی فائدہ ہے خود سے نہانا نہیں پڑے گا دھویا جائیں گے س
او ہاں یہ بھی بات ہے وہی سے آپ اتنا آپ صاف لگتے ہیں نا بھائی
نہیں دیکتے ہیں گوڑا گوڑے یہاں مارتا ہے ایک تھا پر تو لال کو دیتا میں ہوا گھام پہ گجر ہو جاتا ہے
جی اسکین تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے پٹاتے پٹاتے نہ آپ کا اور بتائیے نا مطلب میٹ مچھلی میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے
ہم کو میٹ مھ نہیں پسند ہے شاکاہاری اچھا لگتا ہے کھانے
شاکاہاری میں کیا پسند ہے بھائی جان
پنیر اور کیا پنیر بہت زیادہ پسند ہے دال چاول چوکھا دال ال چاول چوکھا چٹنی پوری چھولا بھٹورا لچھا پراٹھا مٹھائی یہ سب بہت پسند ہے
اچھا اتنا سب کچھ ہے کی بار میں کھاتے ہیں
نہ ہی بھائی جان آرام آرام سے رکھ لیتے ہیں ٹیبل پر آرام آرام سے کھاتے ہیں
ہ بقرید میں بھائی جان کہاں رہنا ہے گاؤں میں آنا ہے کہ
گاؤں آنا ہے بھائی ج نا آپ کو بھی لانا ہے ساتھ میں بکرریید بنایا جائے گا
جی سب سب بھائی جان لوگ کے مبارکباد دیا جائے گا پھر امی ابو جان امی ابو جان اور پورے خاندان لوگ کے ساتھ بیٹھ کے اچھے سے بقرعید بنایا گیا
جی
جی کیا کیا بنوائیں گے بھائی جان آپ ہی کو بنوانا ہے آپ ہی کو نا
ہاں دیکھا جائے گا مٹن بنوایا جائے گا پنیر بھی بنوا لیا جائے گا تھوڑا سیویا بنوا دیا جائے گا
جی سیوئیا تو اس دن سیوئیا کا ٹی مطلب سواد بھی بدل جاتا ہے نا بھائی جان اچھا لگتا ہے
ہاں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا کھان کہ بہت زیادہ ا
میلا کا ن دن ہوتا ہے
ہاں اللہ بسم اللہ کا دن ہوتا ہے اس کا رحمت اس دن ملتا ہے
جی بھائی جان اس کا رہ ملتا ہے اور بتائیے نا بھائی جان ادھر آج یہ مطلب درگاہ پہ گئے ہیں کہ نہیں
نہیں آج درگاہ پہ بھی نہیں گئے ن ہی مسجد پہ گئے ہیں ہم تو کوئی سال سے نہیں گئے ہیں
کہاں لوا رہے تھ بھائی جن کینا ہی جائے
دیوا نہیں رہتے دیوا رہے تھے سامان
او کیا دیوار ہے
سامان دکان کا
او آپ کا دکان ہے کیا
نہ ہی ایک دوست کا ہے وہیں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیتے ہیں
اچھا وہ کشن جی کا
ہاں ایک مٹھو بھیا کا وہاں پر
ا ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بٹ کلی دھتے ہیں بھن اور بتائیے نا کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں
سوچیں نیپال جانے کے لیے
جی ہم کو بھی لیتے چلیے گا پیسہ ہم بھی دے دیں گے
ہاں ہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جائیں گے اور کس کے ساتھ
جی کشن بھائی جان کو لے لیجے گا ہم رہیں گے چل جائے گا گھومنے
جی بلکل بلکل
جی نیپالی ہوٹل میں مطلب کھانا کھانے میں اتنا مزہ آتا ہے بھای جان مطلب وہاں کا جو وہ ہوتا ہے نہ ہڈی والا کھسی کا ہڈی کو نکال کے اس میں کے اندر کا اچھے سے بناتا ہے بھائی جان اتنا مطلب اچھا لگتا ہے لذیذ لگتا ہے
جی
جی چلا جائے گا تو وہ ضرور‌ ٹیسٹ سوادشٹ مطلب ٹیسٹ کرنا ہے کیسا لگا
جی
اور گووا چلیے گا بھائی جان ہمارے ساتھ وہاں پہ گھومنے کے بعد
ہاں گووا بھی چل لیا جائے گا بیچ پہ گھوما جائے گا دونوں بھائی ساتھ میں
جی اور آپ کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے سمندر میں
سمندر ہم کو نگل جائے گا ہم اتنا نہیں نہیں ہم اتنا اتنا برقہ ہے کہ مل وہ نہیں کریں گے
جی بھائی جان سمندر کے کنارے پھینک دیں گے آپ کو تو نہیں ملے گا
سنیے نہ ہم ستلے سوتلے پورا سمندر پی جائیں گے
ہاں سہی بات ہے آپ کا پیٹوا بڑکا ہے
دو گز سمندر ایک ہی بار میں نگل جائیں گے ہم
جی اور اور بتائیے نہ ڈولفن کو کبھی لپس پہ چوما لیا ہے کہ نہیں
نہیں نہیں ڈولفن کو کبھی نہیں لیا ہے
ہم تو بھائی جان لیے تھے اس کے شریر پہ بیٹھ کے بہت تیرے تھے بھائی جان گھمایا تھا ہم کو وہ جو کسرت والے نہیں ہوتے سرکس والے
ہاں ہاں ہاں بولیے
دکھاتے جی ڈالفنس پہ بیٹھ بہت گھومے ہے اس کو کس بھی کیے تھے بھائی جان وہ بول رہی تھی کہاں ہاں بھائی عجیب بول رہی تھی بھائی
اچھا یہ کب کیے تھے آپ
آپ کو آپ کو سمو بہت دن ہوا بھائی جان مطلب ابھی ابھی نواں ککشا میں پڑھتے تھے نا تبھی کا بات ہے
او کہاں کی ا تھی یہ سب
گئے تھے مطلب دیدی کے یہاں ہے نا دیدی گجرات میں رہتی ہے وہاں پہ سمندری ایریا تو وہیں پہ کیے تھے
ڈولفین میں آپی دیدی کاتھ کا
نہ بائی جان سر
سرکس والپ جی جا تھا کت
نہیں بھائی جان آپ کا جیزا تھا
نہیں اتنا دور میرا رشتے دار ہی نہیں
ہے بھائی جان آپ کا نام لے رہا تھا کہ چھوٹا نواب ہے چھوٹا نواب میرا سار ہے اور مطلب اور بول رہا تھا بھائی جانی یہ سب
ہاں آپ کے ناتا سے بولا ہوگا بھائی آپ
نہیں ہی بھائی جائا آپ کا مب مطلب ناتا سے نہیں مذاق میں نہیں بول رہے ہیں آپ کو آپ کے پورے ڈیٹیل بتایا کہ چھوٹی ا چھوٹا نا باب یہ کرتے ہیں وہ کرتے
لیکن بھائی جان م میری دیدی کا بھی سارھ یہ نہیں ہوا ہے
نہیں بھ جان ہو گیا ہے
نہیں ہوا ہے
سے نگاہ ہو گیا بھائی جان
نہیں ہوا ہے آپ پتاہ کر لیجیے ا کہیں بھی وہاں ہی نہیں ہے ابھی
ہیلو
بولیے نا
وہ جو میسج بھیجا ہے وہ بھرے ہیں
نہیں تھوڑا دیر بعد وہیں کیا جائے گا
اچھا اور کہیں یاترا پہ گھومنے جانا ہے کہ نہیں بھ جن کہیں اور لوکیشن پہ
چے گا تو دیکھا جائے گا بالمیک نگر چلا جائے گا گھومنے
جی بالمیک نگر میں بھائی جان وہ شیر رہتے ہیں باغ رہتے ہیں چڑیا گھر میں نا بھائی جان
جی
ایک بار یاد ہے بھائی جان آپ کو بمیک نگر سے ایک شیر بھاگ کیایا تھا پکڑری دیال میں ہم لوگوں کے ایریا میں
نیوز نیوز پہ بہت زیادہ ہی پیڑی ہے
جی بھائی جن کتنے لوگوں کو وہ مار گائل بھی کر دیا تھا مال جال کو بھی کاٹ کے کھا گیا تھا بھائی نے
جی
جی اس کو پکڑا گیا بہت مشکل سے
ہاں ریسکیو کیا گیا اس کو
جی مطلب وہ آیا تھا نا بھائی جان سارا گاؤں کے لوگ
ہاں ایک ایک بار جی ایک بار جنگلی سوگر بھی آیا تھا
بھائی جان جنگلی سور بھی ایا تھا
ہم لوگ گاؤں میں بہت کچھ ہو چکا ہے کہ نا بھائی جان
جی
بس گا میں گروتھ کرنا رک گیا ہے
صحیح بات ہے
ہم لوگ جب یوا مکھیا بنیں گے تب گاؤں کو روھ کرے گے
ہاں صحی بات ہے سل دیکھ رہے ہیں بھائی جان آپ کے مطلب آپ کے روڈوا ہے وہ
جی
اس پہ الکاترا چھڑک دیا ہے صرف اوپر سے تھوڑا تھوڑا اور بتائیے روڈ مطلب بلیک دکھانے کے لیے کالا دکھانے کے لیے وہ سب کیا ہے پیسہ بچا لیا ہے بھائی جان تو ایسا دکھیا ہے گاؤں کا تو گروتھ ہوگا گاؤں
ہاں نہیں ہو پائے گا
بتائیے اتنا پتلا وہ کتنا دن مطلب پندرہ بیس دن بعد پھر وہ اکھڑ جائے گا
جی
جی اسی لیے ہم لوگ بھائی جن
بول رہے ہیں بھائی جان نیند بہت جوڑ سے ا رہی ہے آپ برا نہ مانے تو کل بات کیا جائے امی ہ امی ابھی اور سلام بولیے گا میرے
جی بھائی کوئی بات نہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ